وعلیکم السلام وعلیکم اللام اور بتائیے بڑھیا شکر ہے آپ بتائیے آپ کیسے ہیں
بس ہم بھی سب یہاں درست ہیں اللہ کا فضل ہے
ہاں جی اور بتائیے آپ کی والدہ ٹھیک ہے
اچھا اچھا اور بتائیں
آپ سنائیے خالہ آئی تھی
ہاں آئی تو نہیں تھی ان کا کال آیا تھا کہ میں آج نہیں دو چار دن تک آؤں گی
ہاں خالہ نے بتایا ان کو تھوڑا سا طبیعت ناگوار ہو رہی ہے ان کی
اچھا اچھا کوئی نہیں کوئی نہیں کر لیں گے کال یا پھر کلمی کو لے کے چلے جائیں گے
ہوں تھوڑا سا خیال رکھیے گا بیچاری بزرگ ہیں
ہاں جی ہاں جی کوئی بات
ہاں جی ہاں جی کوئی بات نہیں
اور بچے کیسے ہیں سب
سب ٹھیک ہے آپ بتائیے
سمے سمے پہ کانا پہنچا دیتے ان کو بہت تعریف کرتی ہیں وہ آپ کی
نہیں جی وہ تو قسم اپنی قسمت کا کھانا ہے کسی نے ہم کون دینے والے
اور شوہر آ گئے آپ کے
نہیں ابھی نہیں آیا بس اور تھوڑی بہت دیر میں آ جائیں گے
اچھا کیسی ہے طبیعت درست ہے ان کی
ہاں جی ہاں جی اور بتائیں آپ کیا کیا پکایا تھا آج آپ نے
آج دم بریانی بنائی تھی ہم نے
ایک منٹ تھوڑا سا میں دودھ دودھ دونوں بھیا آئ گ ہیں آپ بات کرتے رہیے
اچھا اچھا ہاں جی ہاں جی ہاں جی بڑھیا ہے سب بہت شکر ہے بس اب تو موسم آپ کی طرف گرمی کم ہوئی ہے نہیں
آرام ہے آپ کافی کل کل رات کو آندھی واندھی آئی ہیں ان کے ویسے کافی
جی ہاں جی ہاں جی کیک وہ نہا تھوڑا راہت مل یہ دھرمی سے
کل رات کو بہت بہتر تیب ہوائیں چلی ہیں بہت آندھی دھول سے پورا ماحول ہی شروع ہو گیا ہے
ہاں یہ تو نہیں آندھی باندھی آتی ہے تو تھوڑا لیکن تھوڑا موسم میں فرق پڑ گیا آج یہ ہے کہ آپ آج اندر بیٹھ سکتے ہو
ہاں یہ تو ہے
آج دوپہر کو ہم آرام سے سو گئے تھ رات بھی بہت آرام سے سو تھ ورنہ رات کو جب سوتے تھے گردن میں اتنا پسینہ آتا تھا نا بہت زیادہ پسینہ آتا تھا گرمی سے
کافی فرق
ہاں جی کل رات سے بہت فرق ہے ورنہ بالکل لیٹنے کا من نہیں چاہتا تھا بالکل بھی بس ایسا لگتا پ تھاا کہ جیسے تاپمان ہو رہی ایک تو ہمارے گھر اے سی وغیرہ نہیں ہے خالی پنکھا ہی چلتا ہے تو وہ اس سے اور لگتی ہے
اچھا
ہاں جی اور بتائیں
جی لگوا لیجیے
ہاں نہیں لگوائیں گے ذرا ایک دو کام بڑے ہیں وہ نپٹال لیں پھر لگوائیں گے کیونکہ وہ جرا ہماری باجی کے لڑکے کی شادی ہے تو وہاں بھات وات دینا ہے تو اس لیے تھوڑا رکے ہوئے ہیں
اچھا اچھا
ہاں جی
اور سب کب تیاری ویاری ہو گئی ہے شادی ایک
ہاں بس خریداری چل ہی رہی ہے مارکیٹ جا ہی رہے ہیں روز کا چکر لگ رہا ہے کیونکہ ان کے پورے پریوار کے کپڑے آنے ہیں ان کی ساس کا سسر کا ہماری ہاں جی نند کا نند کے ہسبینڈ ان کے تین بچے ان کا پھر ان کے اقدمات کا پھر ہاں پھر ان کی دیو دی رانی ایک ان کی دی رانی کا ایک ان کی نند کا ایک ان کی ا پت نہیں کس کس کا بتا رہی تھی امی ان سب کے کپڑے جائیں گے
سارے رشتے داروں کی موچ لگ جاتی ہے کسی کا دیوالا نکل جاتا ہے
ہاں جی ہاں جی اب کیا کیا جائے جو رسمیں بنی ہیں وہ تو نبھانی ہے
صحیح بات ہے
اور آج ہم دنے ہیں کل کو ہمیں بھی تو ایسے ہی ملنا ہے ٹینسن کس بات کی ہے
ہاں وہ تو ہےی ساتھ دیں گے تو
بس ٹینشن کس بات کی ہے اور بتائیں بتائیں آپ ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں کیا کہہ رہی تھی میں آپ ایک چیز اس لیے میں بعد میں بات کرتی ہ ہم نے تو راجما چاول بنائے تھے
راجما کا سالن بھی بہت اچھا
ہاں جی کیونکہ ہماری ان کو سانس کو بہت پسند ہے امی کو بہت پسند ہے
اچھا خالا کو بھی بجوا دیتے تھوڑا سا بھجواتے
ہاں بھجوا دیا میں نے ان کو راجما بھی بھجوایا ہے ہاں چپاتی بھی ارے وہ تو ایسیے ہی بولتی رہتی ہیں چپاتیاں بھیج دی تھی سات میں سیلیڈ بھیج دیا تھا ایک بوتل بسلری کی فلٹر پانی کی بھیج دی تھی کہ چلو بھائی
چلیے اچھا کیا بہت اچھا کیا آپ نے اللہ آپ کو خوش رکھیں ہمیشہ ترو تازہ رکھتی کپ
جی اور ہاں جی چائے وغیرہ تو پی لی ہے اب سوچ رہے ہیں کیا بنائے
روز کا ہی مسئلہ ہے یہ تو بنانے کا
ہاں جی بس وہی ہے نہ اب کیا بنایا جائے نئے سرے سے پھر سے شروع کیا جائے
ہوں صبح شام کے لیئے جتنی بھی جنانیاں ہیں جنانیوں کے لیے تو مشکل ہی مشکل ہے
ہاں جی یہ تو ہے ہی یہی سوچنا پڑتا ہے بنانا کیا ہے جینٹس وغیرہ سے پوچھو تو وہ بولتے ہیں جو
مردوں کی زندگی جتنی آسان ہے جنانیوں کی زندگی اتنی ہی مشکل
ہاں نہیں اگر کچھ کیا بھی رہ تو اگر ہم منع کریں تو کہتے ہیں بنانا اپنے اپنی پسند کا ہے تو پھر ہم سے کی
پوچھ رہے ہیں ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے
بس وہی ہے نا کہ بس پوچھتے رہو کرتے رہو چھٹی بناتے رہو اپنا دماغ بھی گھوم جاتا ہے روز بانہ بناات کے
ہوں روز بنا بنا کے میرا تو بالکل جان پ د بنائی ہے میری تو سمت کو دن کے لیے اپ نے پییہرویم
آپ بتائیں آپ کون سی جو ڈش ہے سب سے اچھی بناتے ہیں
آج تو میں نے بریانی بنائی ہے کچھ الگ اسٹائل میں
اچھا کیسے بنائیے
بس بریانی جیسے بناتے ہیں ویسے بنا کے اوپر سے چیلا ایک اس میں برک دیا ہے تو تھوڑا الگ ہی اسٹائل ہو گیا ہے چیلا بنایا تھا تو دماغ میں پتہ نہیں کیا ہے جی استعمال تو کے دال دو استعمال کھرچ ڈی اھا فلیور ہے ایک
اچھا جی
فورورگے
بڑھیا کرا آپ نے نیا نئے نئے ایکسپریمنٹ کرنے چاہیے
آپ سے سیکھا میں نے یہ
ہ ہ ہ ہ ہ ہ
کے بعد سے جب سے آپ نے ہمیں گھی کی ریسیپی بتائی ہے تب سے ہم ایکسپریمنٹ پہ ایکسپریمنٹ ہی کر رہے ہیں
ہاں جی ہاں جی کییک دیکھو کچھ الگ ہی کاؤ تو اچھا لگتا ہے ہر بار وہی بی بی بی تھوڑا من بھی اگ جاتا ہے بچوں کا بھی ہمارا بھی
ہ اور اردو کتنے سیریل آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ
ہاں دیکھ رہے ہیں کسب بچے ہی تو دیکھنے نہیں دیتے ہیں
ہاں بس بچے تو ریموٹ کو چھوڑنا ہی چاہتے ہیں
بس وہ کوئی ا کارٹون لگا لے گا کوئی وہ ڈبلو ڈبلو ایف لگ لے گا کوئی کچھ لگ لے گا کوئی کچھ لگا لے گا اپنا تو جگ بل دوپہر تک کا اپنا ساتھ ہوتا ہے ٹی وی کے ساتھ اس کے بعد کوئی لینا دینا نہیں
بس وہی ہے نا جنانیوں کے لیے تو بس کام ہی کام ہے گھر کے
بس ان سے کہو تو وہ بولتے ہیں پہلے آپ اپنا کام تو نپٹالو جب رات کو سب سب سو جائیں گے تو کہیں گے لوری موڑ لو پھر کیا کرنا ہے میں نے سر میں تھوڑی مارنا ہے م
ہاں رات کو تو تھک جاتے ہیں ہم اتنے ہی کہ
وہ اتنے میں ہی ہمارے باجے بجا ہیں کیا کریں گرمی اتنی ہے
شادی بھی بڑی اس میں رکھ لی بڑے گرمیوں کے موسم میں تھوڑا سا ٹھنڈک ہو جاتی تب کرتے شادی
بس اب آپ کو پتا ہے ا ان کا
ہاں نکاح نکاح
ہاں جی وہ تھوڑا سا اب وہ مال سامنے کہ ان دنوں میں کر لو تو بولے چلو کوئی نہیں
رھٹی بھی کر دینا وہیں سے
ٹھیک ہے
ا اور سنائیے
جچ
س خریت
ہاں جی سب خریت
جی اور لڑکیاں آئی تیں
ہ آئی تھی چلی گئی ہو کے
چلو یہ بھی اچھا ہے پاس میں ہی رہتی ہیں تو آ جاتی ہیں آپ کا بھی من لگ جاتا ہے
ہاں بالکل میں اکیلی ہو جاتی ہوں تو پھر میں فون کر دیتی ہوں ویسے مجھے زیاد تر فون کر کی ضرورت نہیں پڑتی وہ خود ہی یادہ مانگتی ہیں چھوٹی والی تو کودیا دمکتی ہے وہ تو وہ خودی آ جاتی ہے تو پھر مجھے بھی اتنا فیل نہیں ہوتا تا آج بھی صبح گئیے رات رکی تھی صبح گئی آپ پھر اس کو کال کر رہے تھے بچے آ جا تو آئی نہیں
سننے میں آ کہ بہت بدماش ہو گئے ہیں بچے
ہاں بہت شیتانیاں کرنے لگے ہیں
مہمانوں کے جاتے ہی گھر میں بالکل قہر ڈھا دیتے ہیں وہ چلیے پھر ہم کرتے ہیں آپ سے بات تھوڑا سا اوکے
ہاں ایک منٹ ایک منٹ ر ایک منٹ بس سنیے آپ میری ہاں جی چلیے ٹھیک ہے کرتے ہیں آپ کو کال ٹھیک ہے نا
اوکے
میں کرتی ہوں آپ کو شام کو کال
ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیجیے گا خدا حافظ اللہ حافظ شبہ خیر